او
سلام و علیکم آپا
وعلیکم السلام جی کیسی ہے آپ
بس میں اچھی ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو بڑے دن بعد کال کیا آج تو آپ نے
جی جی کیا ہوتا ہے بچوں میں اتنی مشروفیت رہتی ہے نا ٹائم نہیں مل پاتا ہے کال کرنے کا آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا فری ہوں تو میں آپ کو کال کر لوں
نہ نا یے تو آپ نے بڑا ہی اچھا کیا آپا دیکھو یے تو آپ نے صحیح کہا بچ چو کہ اس میں نا سمے نہیں مل پاتا مل پاتا ہے بچوں کا اسکول ٹیوشن بس اسی سب میں گر کے رہ جاتے ہیں
صحیح
اور بتاؤ اور کیا کر رہی تھی آپا آج میں تو سونچ رہی آپ کا کال نہیں آتا میں پا کو میں کال کرونگی بہت ٹائم ہو گیا باتیں ہوے ہے نہ بڑا زف اتنا سمے ہو جاتا ہے تو بڑا دل سے تا بھر آتا ہے بات کرنے کے لیے دیکھو اپن بات کر لیتے ہیں کچھ چیزیں باتیں شیئر ہو جاتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے
صحیح بول رہی ہیں آپ ارے آج بس وہی صبح اٹھی میں تو سوچی کچھ ناشتے میں الگ سہ بناؤ تو میں نے آج اٹلی ٹرائی کری ویجیٹیبل ڈال کے اٹلی بنائی تھی تو میرے بچے اور شوہر بھی کھائے انہیں بھی پسند آئی ہے چو کے ہوکے جب فری ہوکے ہم لوگ بیٹھی ہوئی ہیں ابھی میں نے کہا آپ کو کال لگاو
نہیں نہیں یہ تو آپ نے صحیح کیا دیکھو کیا کہتے ہیں یے تو اتا سب یے اٹلی تو بچوں کو اتنی پسند ہوتی ہیں اور یے سامبر کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں بچ اج ہے نا ان کو تو فرائی اچھی لگتی ہیں
ہاں ہاں ناریل کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں نا اپن اس میں بھی اج
ہاں ہاں پر بچے تو آپ کو پتا ہے کیچ اپ کے ساتھ کچھ بھی پسند کرتے نہیں ہے یے تو بچہ ہوتے ہے تو یے دے دو
صحیح بول رے نئی میری بیٹی کو تو پسند کا وہ تو ساتھ انڈین کھانے میں ڈوسہ اٹلی سارا کچھ پسند کرتا ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھے بچوں کو یہ چیزیں پسند ہونا بھی بڑھیا ورنہ آج کل کے بچوں کو آپ کو پتا ہے نہ آپ کتنا پریشان کر رہے ہوتے ہیں ان کی چوائس کھانے کے لیے ہوتی ہے اور ہم امیاں تو اس چیز کو لےکے بڑی پریشان ہے انہیں کیا کھلائے کیا نہ کھلائیں ہم تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کو
صحیح بول رہی ہیں آپ باجی ہاں بہت صحیح بول رہی ہیں ارے پت ہی کیا ہے بچوں کے نخرے تو بھائی ان کے ابو سے بھی زیادہ رہتے ہیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے
ہم کر لیتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے نہیں ان کو نہیں کر پاتے
صحیح بول رہی ہیں ارے میرے بچے کا نا بہت سارا وہ ہوم ورک پینڈنگ تھا اپریل کا تو میں کہی چلو بھائی آج کروا دیتی ہوں آج فری بھی تھی تھوڑا تو میں نے اس کو کام پہ لگا دیا وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں میں نے کہا چلیے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں وہ بھی تو ضروری ہے نا اب ہم نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا
نہ نہ یہ تو آپ نے صحیح کہا آپا ہوم ورک تو دیکھو سب سے پہلے ہے آج کل تو بچ بچوں کو پڑھانا ہی اپنے آپ میں ایک بڑا ہی ٹاسک ہو رہا ہے کیا کریں کیا نہ کریں بڑا ہی سمجھنے اور ہمارے آپ کے بچے وہ والے بچے نہیں ہے جو ہم پہلے اپنا کام لےکے پہلے ٹائم سے بیٹھ جایا کرتے تھے ہے نا ہماری امی ابو کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی
ارے پتا ہے باجی ان کو تو بیٹھانے کے لیے ہمیں خود بیٹھنا پڑتا ہے اگر انہیں آدھا گھنٹہ پڑانا ہے تو تو ہمیں ایک گھنٹہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے کیا کریں
ان کا پڑھنا تو آپا ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پڑھے یہ رہے ہیں نخرے ہم کو دکھ دیکھا رہے ہیں جیسے یہ پڑھ کے ہم پے کتا احسان جاتا رہے ہیں
اور بتائیے آپ کا سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی آپ کا بس صحیح ہے میں بھی بس بچوں میں ہی لگی ہوئی تھی سونچ رہی تھی یہ سارا سنڈے ہے جو پینڈنگ والا کام ہوتا ہے میں یہ نپٹا لیتی ہوں
صحیح بولیے ایک ہی دن تو ملتا ہے ہفتے میں انسان کو اپنی پینڈنگ کے کام پورا کرنے کے لیے باقی دن تو اتنی مشروفیت رہتی ہے کہ انسان کیسے کیسے وقت نکالتا ہے تھوڑا مروت اپنے لیے
نہ ملتا آپا سمے ہی نہیں مل پاتا ہے ہم کتنا ہی سوچ رہے یہ کریں گے یہ کریں گے میں تو آج کہہ رہی تھی بچوں کے ابو کو میں نے کہا آج نا کہیں باہر چلتے ہیں اچھا سا کچھ کھائیں گے اور کوئی مووی وغیرہ دیکھائیں گے اور کیا کرے وہ کہہ رہے ہیں ہاں انہوں مجھ سے کہہ رہے تم اپنے اس کام سے نپٹ جاؤ تو مجھے بتا دینا آ میں سو میں کہہ رہی ہو میں لفٹ ہو
آج کیا ہے نا سنڈے کو نا سحی بول رہی ہیں آپ سنڈے کو ایک ٹائم پہ اپنا کام نپٹا لو اسی ٹائم پہ تھوڑا سا گھوم لو تو مائنڈ بھی فریش رہتا ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے لیکن سارے کام ہو جاتے ہیں سنڈے میں ناچاہتے ہوئے بھی
صحیح بول رہی ہیں بابا جی بالکل صحیح بول رہی ہیں ہو گیا کیا ہے نا ہفتے میں ایک دن کم سے کم انسان تھوڑا سا ریلیکس تو رہتا کم سے کم اپنے کام اپنے حساب سے آگے پیچھے انسان کر لیتا ہے باقی دن تو ایک دم ٹائمنگ رہتی ہے کہ اتنے ٹائم پی اٹھ اٹھنا ہے اتنے ٹائم میں بچوں کا ٹفن بنانا ہے اتنے ٹائم میں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے پھر بچوں کے واپس آنے کا انتظار کرنا ہے تو کم سے کم آج تو ریلیکس رہتا ہے انسان اپنے حساب سے جو کرنا ہے کر لے آ گے پیچھے
بالکل بالکل
اور آپ کے گھر میں ٹھیک ہے سب کوئی
ہاں باجی سب ٹھیک ہے بس ایسے ہی دیکھو کاموں ان کو لے کے تھوڑا سا لگے پڑے ہیں میں نے کہا کل سے تو پھر منڈے یا پھر وہی چیزیں چالو ہو جائیں گی بچے اسکول جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پھر سمے نہیں مل پائے گا
ہوں صحیح بولا آپ نے باجی بالکل صحیح بول رہی ہیں آپ ایک اپن جو لیڈیزیں رہتی ہے نا انہیں کو سب کچھ مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے ان کے ابو لوگ کو تو اتنی فکر نہیں رہتی کچھ کرنے کی ان کی تو الگ ہی دنیا چلتی ہے اپن خوا تین کو ہی سب نپٹانے پڑتے ہیں نا سب کچھ سیٹ اپ کرنا پڑ جاتا ہے اور آج کب سنڈے کے دن انسان کپڑے بھی دھل لیتا ہے مشین لگا کے پورے ہفتے کے کپڑے بھی تو پڑے رہتے ہیں
بالکل یہی تو سوچتے ہوتے ہم یہ بھی لپٹا لیں یہ بھی لپٹا لیں کیونکہ باقی دن تھوڑا ہمیں نا رہم آرام سے مل جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا سوچتے ہیں آج سارا کر لیتے ہیں سب کام ہو جاتا ہے اور ایک بات اور میں نے دیکھا ہے سنڈے میں
ہوں صحیح بول رہی ہیں باجی بنا بلائے مہمان سے تو انسان پریشان ہی ہو جاتا ہے ایک انسان تھوڑا سو کون کے پل دھنتا ہے اوپر سے مہمان آ جاتے ہیں تو الگ سے پھیلان پھیل جاتا ہے
مہمان میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری طرف کے آئئے تو تھوڑا سا ٹھیک بھی ہے اور جب ان کی طرف کے آتے ہیں تو الگ ہی ٹینسن بچ جاتے ہے
بول رہی ہے بالکل
ان لوگوں کے ادھر کے مہمان کا آنا تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں سی آئ دی آ گیا وہ کچھ جانچ پیچ پڑتال چلے گی اب ہمارے گھر میں
پتاہ ہے باجی آپ کتنا بھی ان کا اچھے سے ان کی خطرداری کا لوگ ہے وہ کمی ضرور نکال کے جائیں گے
وہ تو کمی کے لیے ہی بنے ہیں آپا انہیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور دس باتیں جا کے بتا دیں گے یہ بتائیں گے گھر ایسا تھا ایسا نہ وہ یہ دیکھتے چلو بھائی بچے ہے چھوٹے بچے ہے
کر لو گے نا آپ سوچو گے ان کو ان کو مطلب خوش کر دیں لیکن وہ خوش ہی نہیں ہو پاتے وہ تو آتے ہی کمی نکالنے کے لیے ہے گھر پہ
وہ تو خوش ہونے کے لیے بنے ہی نہ ہوتے آپا وہ تو نا کمیاں نکالنے کے لیے بنے ہوتے ہیں انہیں اور ایک ہمارے طر کہ دیکھو ہمارے طرف کے آ جائیں تو ان کا بس یہی گا آرام کر لیا کرو تھوڑا سا آرام سے کام کیا کرو
ارے وہ تو ہمارے اگر آتے ہیں تو وہ تو ہمارے یہاں کام میں ہاتھ بھی بٹا دیتی ہیں ہماری بہنیں آتی ہیں ہماری بھابیاں آتی ہیں تو
یہ تو صحیح کہا آپ نے ہے نا بچاری کرتی رہیں گی لگ جائیں گی ہمارے ساتھ بتاؤ اب ان کو کیا اسپیشل بچاریوں کو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے طرف کی تو مہمانوں کو پوچھو ہی نا
صحیح بول رہی ہیں بالکل باجی ویسے کہاں جانے کو سوچا ہے آپ نے شام کو
میں تو سوچ ری یو آپا ایک ابھی نہ مووی لگی ہوئی ہے
مووی لگ نا ہاں ہاں میرے شوہر بھی آج جا رہے ہیں دھمال مووی دیکھنےجو لگی ہوئی ہے
ہاں بس اسی کے لیے آپا ہمیں تو تب سے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھی ہے نا تب سے میں تو بڑی بے چین ہو رہا کیوں میں نے کہا نانا لے چلو آپ پاس چاہے کچھ ہوتا ہے
تھیٹر میں مووی دیکھنے کا نا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
ہے آپا ہاتھ میں پاپ کارن ہو کچھ ہے نا ڈرنک ہو تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے اب یہی وہ چھوٹے چھوٹے سے خوشیاں رہ جاتی ہیں زندگی میں اور تو کچھ کیا ہی رکھا ہے سب اپنے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں آج کل
صحی ارے یے ٹینشن والی زندگی میں نا تھوڑا سا سوک کن کے دو پل ملتے ہیں نا تو بڑا اچھا لگتا ہے
بالکل بس یہی ہے تھوڑا سا میں تو ان سے یے کہہ رہی تھی میں نے کہا چلے چل رہے ہیں کام تو آ کچھ رہ جائے گا میں تو آ کے بھی لپٹا لوں گی تو کہے رہے کرو گھومنے کے لیے تو کام بھی پینڈنگ میں ج کر کے جا سکتی ہو تو
اور کیا ارے انسان جب خود خوش رہے سارے کام اچھے ہو جاتے جب انسان خود مائنڈ نا فریش رہ گا تو کچھ کرنے کا من بھی نہیں کرتا
یے تو صحیح بات پے جب مائنڈ میں تھوڑی سی آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹینشن شی ہوتی ہے تو نہ کام کرنے کا من کرتا ہے نہ کچھ
صحی بول رہی باجی بالکل آپ مگر سنڈے کو تو گھومنے جانا ہی چاہیے اچھا کری آپ میں بھی جاؤں گی آج اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے شام کو تھوڑا میں فیر مائنڈ فریش کر لوں گی بہت دنوں سے کہیں نہیں گئی ہوں گھر میں رہے رہے بور ہو گئی ہوں
یہی تو ہے دیکھو گھر میں رہتے وہ لو جی پڑے رہتے ہیں تو ب تھوڑا سا سک کن مل جاتا ہے اور کیا ہے اچھا لگتا ہے
بات صحیح کر رہی ہے آپ جائیے گا نا تو بڑھیا فوٹو وغیرہ کلک کریے گا تو مجھے بھیجیےگا میں بھی دیکھوں گی
بالکل بالکل میں آپ کو شیئر کروں گی
ہاں اپنا فیوروریٹ کھانا کھائیے گا اچھا لگے گا آپ کو
ہاے ماشاء اللہ مجھے تو موموز بڑے پیارے لگتے ہیں آپ کو کیا بتاؤ
بارش کے موسم تھوڑا دیکھ سن کے کھائیے گا اس سمے بہت بیماریاں بھی فیلتی ہیں گندے کھانے پانی سے
ہاں یے تو آپ نے صحیح کہا بس تھوڑا سا دماغ نا وہیں جا کے وہ ہو جاتا ہے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں
یے کبھی کبھی ہاں کبھی کبھی کھا سکت تے کھا لیجے گا چلیے چلیے اب جلدی سے سے آپ بھی کام نپٹا لیجیے میں بھی فری ہو جاتی ہوں فیر اپن کو جانا بھی تو ہے گھومنے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیر
ٹھیک چلیے رکھتے ہیں